ہلو ہلو
السلام علیکم
وعلیکم اللام
جییک ہے سب خیری ات
سب خیریت
جی جی تو آج ہم شراب یہ سوشل میڈیا یعنی حنیف اریب کے بارے میں تھوڑا گفتگو کریں گے تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کچھ فرمائیں موترماں
دانست مدو اور علی ج سامن میں ہوں آپ کا میںزبات آج ہم اپنی زبان ای فساد فصاحت اور بغالت کے ساتھ ایک ایسے نہایت عزم ہر دل عزیز اور عصری موجوع کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں جس میں انسانی تذیز مسالے اور تو اور ہمارے سب روز کے ڈررے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے ایک ایسی دنیا جو ادرش ہے مگر ہمارے وجود پر حکمرانی کر رہی ہے سالم بھائی ڈیجیٹل چور کی اس محفل میں آپ کا تہ دل سے اقبال
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے بہت فرماانی کی تو آج ہم ایسے ہی نشست اور ماںور ایک ایسی کلیدی بنیادی اور حیاتی معود پر گ ڈب رہے ہیں جو کہ آج ہماری تفصیلی جو مطلب شرابے سوشل میڈیا یعنی سوشل میڈیا کے فائدے نقصانات اور اس کی تمیری اب
ج ج
عشری ہے مجاجی کے مضر اثرات
بالکل بالکل جب ہم اس مجازی دنیا یعنی سوشل میڈیا کا او پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک لا جباب مج جا معلوم ہوتا اس نے انسان کو اظہار رائے ابوتی کا ایک ایسا عجیب منچ پتا کیا ہے جہاں بوگولک سرحد بےمانی ہو چکی ہے مگر اس حصن کے پیچھے ایک نہایت ہی گہرا اور خفناک شراب بھی چھپا ہے آج کا انسان اس مزاجی دنیا میں اپنی حقیقی سان ساد منی کو داو پر لگا رہا ہے اس نازک صورت حال پر آپ کی کیا ذہانت کیا کہتی
جی جی بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا یعنی کہ یہ حقیقت پسند اور بے سکتا توجات کی ہے مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا در اصل ایک ایسا تخت ہے جس میں امرت اور ہر دونوں ایک ساتھ پروسی گئے ہیں یہ مناصر اس بات پر کرتا ہے کہ ہمارا ہماری جو پیاس کا مزاج کیسا ہے جہاں اس نے گمنام صالتوں کو ایک عالمی شناخت دی ہے وہیں اس نے ذہنی یعنی انسان ذہن کو لائک شیئر کمنٹ اور کش دل دل کے روپ میں قید کر لیا ہے آئی آئیے ہم اسی سامین کی خدمت میں سوشل میڈیا کے ان دونوں مجا جات پہلوؤں پر نہایت گہرائی اور تفصیلی سے پیش کرتے ہیں
بالکل بالکل سوشل میڈیا کا تعمیری حسن اور فویاد عالمی اور اظہارے رائے کی آزادی اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے
جی جی بالکل یعنی کہ سب سے پہلے ہم اس کے مثبت یعنی اس کے بہترین اپیوگ پر روشنی ڈالتے ہیں اس کے آلے نے ساماجک اور ویشوک رابطوں کو روانگی دی ہے اس نے انسان کو کتنا سا ہتار بنایا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یعنی سوشل میڈیا کا سب سے مج عظیم کارنامہ ہے اجنبی اور مجلوس وہ بھی ایک جوان آتا کرتی ہے یعنی کہ جو اپنی آواز ہے اور افرق ہیں جو کہ بنا کسی سنسار بندش کی پوری کائنات کے سامنے پیش کر سکتا ہے تو دیکھا ہوگا کہ مکھی دارا جو میڈیا نے نجر انداز کر دیا ہے سماجات تحریکیں انصاف کی جو آواز ہے اور آپ بتاؤں کہ وقت فرہمی آپس میں جو سوشل میڈیا کے ذریعے رما ہوتا ہے تو مطلب ڈیجیٹل مصحت اور اصول علم کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں
بالکل بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے سوشل میڈیا اب محض وقت گزارنے کا مس ساگلا نہیں ہے بلکہ یہ ڈیجیٹل ماسیت کی ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے چھوٹے ویاپاری دستکار اور ہنر مند افراد بنا کسی بڑے سرمائے کے اپنے کاروبار کو ویشوک اسر پر فیصلہ کر رہے ہیں جہاں تک تعلیم کا سوال ہے لنک ڈن یوٹیوب اور انسٹاگررام جیسے منچوں پر مائک لرنگ کے ذریعے نوجوان مفت میں کوڈنگ مارکیٹنگ اور دیگر جزیر ہنر سیکھ رہے ہیں اس نے لوکتنتر لوکتانتکن میں ایک وہ قدلی کردار ادا کیا ہے سوشل میڈیا کے مج سغرات اور اسرات اور نقصان کے بارے میں کچھ بتائیں گے
جی بالکل لجت فریب اور نفسیات ت آوارج تو اس کے بارے میں اب اس میں تاریخ پہلو کی طرف بات ہیں جو ہمارے نفس کو جو ہے اندر سے محلوج کر رہا ہے جو دوسروں کی سجی داجی مزاجی زندگی کو دیکھ کر ہم حقیقی زندگی سے ملال کرنے لگے ہیں یعنی اس نفش چکر کو آپ کس سے کیسے دیکھتے ہیں
توبا توبا کیا آسان فرمایا آپ نے یہ سوشل میڈیا کا سب سے مجر نقصان ہے جسے جدید نفسیات اور کہتی ہے ہیمو کہتی ہیں لوگ اس اسکرین پر دوسرے کی منسوئیی مسکراہٹوں مہنگی ساڑیوں اور سیر سپاٹوں کی تصویریں دیک کر اپنے وجود کو ہیین سمجھنے لگتے ہیں اس سے اندر انسان کے اندر اساسی اٹ مری جڑ پکڑ لیتا ہے انسان اپنی حقیقی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے اور ایک اندھی دڑ میں شامل ہو جاتا ہے ریلس اور شارپس کے بے مقصد اسکرولنگ سے دماغ میں ڈوپائم ڈوپامائن کا ایسا ناسا چڑتا ہے کہ انسان انت رجانی افر سودگی اور شہید کام کسم کس کا شکار ہو جاتا ہے حقیقی تنہائی اور معاشرتی بکھراؤ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے
تو مطلب یہی ہے کہ اس کا ایک بڑا عالمیہ یہ ہے کہ انسان ڈیجیٹل دنیا میں تو جا رہا ہوں فالوورس رکھ ہے مگر اسے حقیقت زندگی میں کیا کسی بھی ہمدرد کی ضرورت نہیں ہے تو وہ خود کو بالکل تنا پاتا ہے اور یہ بالکل سادے بالکل ہے صحیح ہے کہ جی جی
کیا خوب فرمایا آپ نے بالکل سادی فرمایا سوشل میڈیا کے نے دور بیٹھے انجنبیوں کو تو قریب لا دیا مگر پاس بیٹھے س اگر رشتوں کو کوشو دور ڈھکن دیا ایک ہی کمرے میں بیٹھے چار افراد آپس میں بات کرنے کے بجائے اپنی اپنی اسکرینس میں ماو ہوتی اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ایک رول دم انسان کے ارد گرد ایک ایو چیمبر بنا دیتے ہیں جہ اسے کوئی بچار دکھائی دیتے ہیں وہ جو وہ دیکھنا چاہتا ہے اس سے م آسرے میں سہن شیلتا ختم ہو رہی ہے
قج فہمی بڑھ رہی ہے اور وچارک اگرواد کو بڑھاوا مل رہا ہے سائبر خطر خطرات اور اخ کی جوال اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے
جی تو مطلب وہاں صحیح ہے کہ سوشل میڈیا پر جو اپوا جی اور سیور بولنکا جو بازار گرم ہے تو اس میں کئی موسموں کی زندگی نرک بنا دیا ہے اس پر روک لگانا بہت لازمی ہے یعنی اس دور کا سب سےننا سائبر اپرادھ ہے تو گم نامی کا فائدہ اٹھ اٹا کر کچھ تنجی نظر اور کشپ و جین لوگ دوسروں کو رول کرتے ہیں ا جب کہتے ہیں اور ان کی ان کو مصروع کرتے ہیں یعنی ٹی کیسی مصنوعی تکنیکوں نے کی جو عصمت ہے اور عجت کو خطرے میں ڈال دیا ہے افراہیں اتنی تیزی سے پھیلتی ہیں کہ پل بھر میں دنگے اور ماسرتی شانتی پیدا جو ہے ہو جاتی ہے جب تک سوشل میڈیا اور سکتی قانون جبتے اور کے اندر اخلاقی سعور پیدا نہیں ہوتا تب تک یہ منچ تباہی اور سازو سامان تیار کرتا ہے
وہی نہیں بالکل اعتدال ڈیجیٹل اور حکمت ہے عملہب
ااں
آپ نے اس کے نفے اور نقصان کا مکمل چیٹھا کھول دیا آئیے اب ہمارے سائمان کے لیے کچھ ایسے امل اور سنری آباد پیش کرتے ہیں
ہ
جس سے وہ اس جال میں سے آزاد ہو کر سوشل میڈیا کو مجے خادم کی طرح استعمال کر سکوں
جی بالکل بالکل یعنی کہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس ہفتے میں کم سے کم ایک دن یا دن بھر کچھ ہی گھنٹوں سوشل میڈیا میں مکمل مکمل طور پر اختیار کریں اور جو ای ٹائمر کا جو محدود استعمال کر کے اسکرین ٹائم کو محدود کرے اور سعوری مسافر یعنی اپنے فیلڈ صاف رکھیں ہیں ایسے کا ان کو انفالو کریں جو میوٹ کرتے ہیں اور مطلب آپ کے اندر ہیشا توانائی خمائش پیدا کر صرف انہیں چیزوں کو دیکھے اور آپ کے علم اور اس میں وہ وردتی کرے یعنی تصدیق یہ خبر کسی بھی آ سن سنی کیس کو پوسٹ اور آگے بڑھانے کی جو اور اس کی پراماانکتا کی جو ہے جانچ کریں نٹر کو روکنے پر اپنا کردار ادا کریں اس کے بعد ہے حقیقی رشتہوں کی جو ہے آبباری سوشل میڈیا کی جو ورچوئل دنیا سے باہر نکل کل کر اصل دوستوں اس کے ساتھ ملے ہیں ماتا پتا ک صوت میں بیٹھیں ہیں کتابوں کا مطالعہ کریں پرکرت کا آ نند لیں
بالکل ہاسی نے کللم تو عال قدر جی سور اور قدرن تان سمان آج کی ہماری اس عجہد تفصیلی گفتگو کا لب لباب اور نچوڑ یہی ہے کہ سوشل میڈیا ایک لاجواب
ہوں
جس کےذریعے ہم پور دنیا کو دیک سک ہیں ہیں مگر یہ شرط یہ ہے کہ ہم اس کھچڑی سے باہر کود کر اپنی حقیقی زندگی کو نہ گنواں بیٹھے یہیا ہماریے ہونا چاہیے نہ کہ ہمارے جان کم خدا حافظ گ ب